ہلو وعلیکم السلامح جی کیا حال چال ہے تمہارے
بس بہت بڑھیا اور تم سناؤ کیسی ہو اللہ کی خریت سب پہ بنی رہے امین بس ہم یہی چاہتے ہیں سب خوش رہے اور بات تو آج کے ٹائم میں کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کر رہا ہے بہن
سارے لوگ آپس میں ہی بزی ہو گئے ہیں پت نہیں کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن کوئی کچھ بتاتا بھی نہیں ہے
ارے بہن جب سے یہ سوشل میڈیا کا سمے آیا ہے یہ نا چینج کر دیا ہے پہلے لوگ شادی پہ کے کارڈ یا کچھ ہوتا تھا گلی محلے میں کوئی فنکشن بھی ہوتا تھا تو گھر پہ آ کے نہیں ہوتا دیکھ جاتے تھے لیکن اب اب تو ایسا ہوگا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے آن لائن بھیج دیں گے کہ آ جانا پہلے فلانے کے محلے میں شاد ہوتی تھی کہتے تھے گھر پہ آتا تھا ڈبا آتا تھا آتے تھے لوگ بیٹھ تھے خریت پوچھتے تھے حال چال کام میں ہاتھ بیٹھ ہم کچھ ایسا کریں کوئی کام بتا دو تو کوئی کچھ پوچھ نہیں آپس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا
پہلے تو لوگ سوچتے تھے اس کی بیٹی کی شادی ہے تو میری بھی بیٹی ہی لگتی ہے وہ ہم جا کے ان کی مدد کرے کتنی پر اب تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام اپنے آپ ہی کریں
ارے اب تو کوئی کسی کو بلانا ہی نہ ا چاہتا اللہ توباہ کسی کو سب کو یہ لگا رہتا ہے کہ شادی کے اندر کسی کو پت نہ چل جائے پہلے تو لڑکا دیکھنے لڑکی دیکھنے تک بھی ہمیں یہ رہتا تھا کہ ہمیں بلائیں گے بڑوں کو پوچھیں گے بیھ اھیں گے لوائیں گے لیکن اب اب تو سیدھا ہمیں نکاح والے دن پتا چلتا ہے کہ ہاں اس کا نکاح ہے
صحیح بات کہی تم نے یہاں پ بھی بالکل اب تو پت ہی نہیں لگتا کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اور یہاں تک کہ اپنے والد لوگوں کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کئی بار تو ان کو بھی بعد میں پتا چلتا ہے ہاں جب لڑکا ہو نے پسند آ جاتا ہے
ارے ٹھیک ہے اگر تم اپنی پسند سے شادی بھی کر رہی ہو تم نے کہا ہم تو بڑوں کی تو ضروری ہوتی ہے بڑوں کو بلانا بڑوں کا پوچھنا اگر تم بڑوں کو نہ پوچھو کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تب یہ ہم سے پوچھے اللہ جانتا ہے ہمارے نکاح میں تو ہمارے ابو نے پانچ سو لوگوں کو بلایا تھا اور کتنے لوگوں کے تھا منہ پھولے ہوئے تھے اب تو انہوں نے یہ سارا چکر ختم ہی کر دیا ہے اور ہمارے ابو سب کے ہاں پہ ناک رگڑتے رگڑتے گئے تھے ارے نہیں لڑکی ج شادی ہے آنا ہے آنا ہے سب کو منایا تھا کتنے دور دور کے رشتے داری کو
اور اب تو سوشل میڈیا اگیا ہے سوشل میڈیا پہ بس ایک فون پہ کاٹ سیٹ کر دیں گے اور اس کا فون پر بھی نہ خون بھی نہیں کرتے اپ کی صحیح لوگ تو ایسے ہیں کہیں گے کہ ہم بھول گئے فون کرنا بھی
ہاں آپی
دل تھوڑی کرتا ہے انسان کا کہ ہم وہاں پر جائیں ان کے ان کی
نہ نہ بالکل صحی کہہ رہی ہے وہ تم ارے ابھی میں تمہیں اپنے محلے کی ب ہوں ہمارے ن اچ رہتی ہے اور اتنی بنتی ہے ویسے ہمارے یہاں آنے جانے میں پلیٹیں تک بدلی جاتی ہیں کھانے کا سامان بھی دیا جاتا ہے اپنی ساری باہر کی سہیلیوں کو بلا کے اور باہر اس نے مسجد میں کوئی وہ رکھھی تھا قرآن کا اپنی ساری بہار کی سہیلیوں کو بلا کے اور باہر اس نے مسجد میں کوئی وہپاٹ وغیرہ اور مجھے جس دن پاٹ تھا اس دن مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا کہتے ہیں آ جانا ارے بتاؤ تو پورے محلے میں تیاری کر سامان کرتی پھر رہی ہے ہمیں پتہ نہ چلے گا کہ اپ اور ہمیں کہہ رہی ہے اس دن کی اپ ا جانا میرا تو بالکل دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں میں نے تو بالکل مطلب ایسے من پہ پتھر رکھ لیا میں اللہ جانتا ہے میں نے گھر بیٹھ کے کا پارٹ پڑا میں نہ گئی اس کے یہاں پر میں نے تو کہہ دیا میری طبیعت خراب ہو رہی
چاہیے تمہارے پڑوسی کو جب تمہارے ساتھ اتنی بنتی ہے اس کی تو پھر وہ ایسے کرے گی تو کتنا وہ لگتا ہے اپنے آپ کو ہی برا بہت لگتا ہے
ارے ایسا لگا میری بےزتی کر رہی ہے مجھے بلانا نہ چاہ رہی ہے بس تم آ جانا ارے ایسے تو کو دل چاہتا ہے ایسے تو بندہ گہرو کے ساتھ بنا کرتا یہ تو پھر بھی ہمارے کو چوبیس گھنٹے آنکھن کے سامنے تب بھی اس نے ایے کیا ارے کیا فائدہ ہے ایسی سوچ سول میڈیا کا اور ایسی آپسداری کا
ایسے تو اتنا برا لگتا ہے کہ ویسے ہمارے گھر گھس رہیں گے اور بیٹھی رہیں گے اور جب کوئی فنکشن ہوتا ہے ان کے گھر میں تو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم
ایسے ارے ایسے چھپا لیتے ہیں پہلے تو تم بھول گئی کوئی سامان خریدنا ہوتا تھا تو مجھے سو آوازیں لگاتی تھی کہ آ جاؤ بہن ہمیں یہ دلا لاؤ ہم سے سب سیکھ گئی ہم نے ساری جگہ بتا دی یہاں سے یہ م یہاں سے یہ سستا ملتا ہے اور وہ اللہ جانتا ہے توبا ہمیں ہم جانتے ہمارے ہمارے نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں اچھے اچھے اگر ایسے پڑوسی مل جائیں اچھے اگر رشتے دار مل جائیں یہ ان پہ تو خدا نا جیسے کہتے ہیں ناپ خدا کی نا دوزک کی آگ میں جلیں گی ایسی عورتیں تو یہ تو لوگوں کا گھر توڑتی ہیں گھروں کو دیکھ لیں گی تیکھ لیں گی
صحیح کہ بالکل تم نے آپ ہی ایک یہ لوگ تو پت نہیں کیا سوچتے ہیں سب کچھ ہم سے ہی سیکھ کر پھر ہمیں ایسے سے بناتی ہیں جیسے ہمیں ک جانتے ہی نہیں یہ لگ
ہم تو کچھ جانتے ہی نہ ہے پہلے پتا ہے آ پ ہمارے گھر میں ہمارے خانہ کے یہاں پہ شادی تھی ن کہا میں گئے ہم پہلے تو کپڑا جوڑا نکھا کے جتنے لفافے نکھا میں جتنا انہیں سامان دینا تھا ہلدی مہندی چوڑی تک سب پوچھ پوچھ کے لیے جاتی تھی اب تو بتایا تھا نہیں جاتا کتنا سونا دے رہے ہیں کتنا چاندی دے رہے ہیں فلانے کی ساس کو کیا دے رہے ہیں اتنا بھی نہ پوچھتے ہیں ہم سے تو بات پڑوسی کیا پوچھیں گے جب گھر والے ہی نہ پوچھ ت
سعید ہے تم نے تو بالکل صحیح کہا پھر بعد میں جب کچھ ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں تو کہتے ہیں جی اپ نے اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر کہیں گے کہ اب اپ ابھی اپ نے یہ میرے کو بتا آیا نہیں تو جب تم ہم سے کچھ پوچھو گے نہیں تو ہم کیسے بتا دیں گے تم کو
رریتنی چلاک ہو گئی ہے اتنی چلاک ہو گئی ہے میں تمہیں کیا بتاؤ پتا ہے سارے دکھ تو ہمارے اپنے واںقع بتا دیں گی ہمارے گھر میں اتنی پریشانی ہے ہمارے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں اتنی بیماری ہے اور اتنی عورت ہے اتنی گندی عورت ہے م میں تمہیں کیا بتا ہ پیٹ میں گھس گئی ساری پریشانی سارے دکھ بتا دیے ہم تو ایسا سمجھتے رہے ہماری اپنی ہے اپنی ہے اور پت ہے ہماری سننے کے بجائے ہماری بالکل نہ سنی ہم تو کہتے اللہ پاک نے کہا ہے کہ دوسروں کے دکھ دور کرنے میں ہی ہماری انسانیت ہے ہم اللہ کے تبھی نیک بندے کہلائیں گے جب دوسروں کے دکھ سنیں گے اور ہم پہ کوئی پریشانی آئے تو سنتی تک نہیں بات تک نہیں کرتی منہ پیچھے کر لے گی کہیں سے بیماری چپکنا جائے ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں
روں کی اچھائی کے لئے کام کرنا چاہیے وہ ان کے کرم ان کے ساتھ آئیں گے تمہارے کرم تمہارے ساتھ ہیں ہے نا بھائی
ارے آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں آج کل کہ تو رہی ہوں یہ تو زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے سب کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا انسان انسان کے ساتھ ٹچ میں نہیں ہے وہ دکھ ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے کو نہیں ہے ہمارے تو قرآن میں یہ علم دیا گیا ہے کہ انسان کا دکھ پہچانو ہم سب اللہ کے بندے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ میں کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا
ٹھیک بالکل تم نے آپھی اور عید پہ تو دیکھو لوگ کتنی ایک دوسرے کی اگر ہم باہر کسی کنٹری میں دیکھو تو کیسے لوگ اپنے اپنی کمائی کا حصہ لوگوں کو دان کرتے ہیں کتنا زیادہ دکھاتے ہیں
ارے یہ تو پت ہے صرف یہ کہتی ہیں ہیں کہ ہمارے دکھ جو ہے نا وہ غریبوں کو مل جائےیں آج کل تمہیں پتتا نہیں ہے عورتیں اتنی چلاک ہو چکی ہیں ان کے دل میں بالکل بھی اللہ پپ کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کام جو ہے بھلے کے لیے کر رہی ہیں یہ اپنے گھر کے ت ادھر ادھر نکالنے کے لیے تب کرتی ہیں سلامی کی بھی قربانی جو دی تھی قربانی کا جو گوشت تھا وہ کہنے لگی میں تو اس لیے غریبوں میں دینے جا رہی ہوں کہ ہمارے گھر کی بلائیں جو ہے باہر چلی جائ میں نے کہا آپ بھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تو یہ بلائےیں دینے کے لیے تھوڑی نا یہ تو دعائیں کمانے کے لیے ہے کہ کوئی غریب بکھائے گا تو کم سے کم یہ رہے گا کہ کسی کے منہ تو لگا اور تم تم تو ایسی باتیں کر رہی ہو
اور ایسے سلامتی ہی کسی سے کیا لیں گے وہ وہ بھی لوگ ان کو دعائیں کھڑی دیں گےے تمہیں لگتا ہے پ ت ہم وہ دووائی دیں گے
ل کہ تو ہو رہی ہوں یہ پتا نہیں کون سی نسل کے لوگ آ گئے ہیں ایک ہم ہی رہ گئے پرانی نسل کے جس میں جو ہے ہم صرف اور صرف اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ کے رحم و کرم پہ پل رہے ہیں ہم جانتے ہیں دو وقت کی روٹی بھی جو دے رہی ہے صرف اللہ دے رہا ہے اور فون کیسے مینج کر رہ رہے ہیں ہم ہی جانتے ہیں ہم تو بھلائی میں رہ جاتے ہیں اور لوگ ہیں کہ اپنے چلاکیوں میں ہی گھسے رہتے ہیں
ڈر لگتا ہے ہم تو ایسے کام نہ کرتے ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے
ارے ہمیں ہم نہ جانے تمہاری اما کو تمہاری اما نے تو کتنا اچھا سکھایا تمہیں تم تبھی تو تمہاری آج تک محلے میں اتنی واہ واہی ہوتی ہے ماشاء اللہ ایسی نوری بہو تو سب کو ملے
صائی دیکھو بھائی جیسے قدم کریں گے قرن میں بھی لھا ہے ویسا ہی ہمیں پھل ملے گا ہم کیوں کسی کے ساتھ غلط کریں
ارے ہاں تو اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں ب اپنے بچوں کو میں اپنے بیٹے بیے کوئی سکھی ہو میں کا بیٹا باہر ج رہے ہو آپ ہمیشہ اس بات کو کا دھیان رکھو کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ دین میں دنیا میں اپنا منہ دکھانے لائق نہ رہو جا جنت میں جگہ تبھی ملتی ہے جب تم سب کی بھلائی کرتے ہو تم ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں ہر چیز میں بھلائی کا ہی کام کرو نیکی کرو گے تبھی نیکی ملے گی
بالکل ٹھیک کہا آپ ہی آپ نے آپ سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا تم تم نے بھی ہمیں بہت کچھ بتایا کہ کیسے نیک کرم کر کے ہم اللہ کی احمت پراپت کر سکتے ہیں
ہاںب چلو میں آتی ہوں شام کو تمہارے یہاں پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے
چلو کوئی ن ٹھیک ہے جی و